ہلو اللام علیکم بھاجی
سلام بھائی جان اور کیسے ہو
بس ایک دم بڑھیا ہے دراصل اس دن ہماری گفتگو چل رہی تھی موبائل کے استعمال کے بارے میں لیکن کیا ہووا کہ مجھے بھی کہیں جانا پڑا اس وجہ سے ہماری گفتگو بیچ راستے میں چوٹ گئی تھی اور کیا
جی جی بالکل بالکل تو میں چاہتی ہ کہ اس بات کو اور آگے کنٹینیو ہمیں اور آگے بڑھانا چاہیے اور اس کی پوری بات بتاؤ کہ موبائل کا صحیح استعمال کے کیا فائدہ ہی کیا نقصان ہی اس کے بارے میں ہمیں پوری جانکاری اور بات چیت کرنی چاہیے آگے اور
ہاں ہ ہاں وہ سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگی لے کر مایوس ہو جاتے ہیں اسقنا چیے
جی ہاں صحیح کہا آپ نے ہر چیز جو انٹرنیٹ دکھائی جاتی ہے نا وہ بھائی جان ویسے وہ پوری حقیقت نہیں ہوتی ہے میرے خیال سے تو وہ بناوٹی سب ادھر ادھر کا کچھ کچھ مکس کر کے نا انٹرنیٹ پہ دکھاتے اسے انٹرنیٹ پہ دکھائی گئی سب چیز حقیقت نہیں ہے میرے خیال سے تو س باتیں سچ نہیں ہوتی ہے
ہاں
واہ ماشاء اللہ یہ آیت تو ہمیں اپنی نیتوں کی قدر کرنا سکھاتی ہے واہ بہت اچھی نا آیت بتائیے اپنے بھائی جان
ہاں بالکل بالکل دیکھیے جو آیتیں ہیں یا جو ہماری قرآن کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہے یہی سب چیزیں اگر دیکھا جائے تو یہی سب تو ہمیں زندگی میں آگے کام کرنے کا سفل ہونے کا پیغام دیتی ہے جس سے جنا آپ کو دیکھیں کہ آج کل موبائل نے رشتوں کے اوپر کیا ہی اثر ڈالا ہے
جی جی بالکل یہ بات آپ بالکل صحیح بول رہے ہو اور میں نے نوٹس بھی کی ہے کہ جب سے موبائل آئے ہیں نا لو انسان کے پاس تب سب سے موبائل انسان موبائل میں ہی ویست رہتا ہے نہ کسی سے ٹھیک سے بات کرنا نہ رشتے داروں سے ملنا جلنا بالکل ایک دم کم سا ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بس موبائل پہ ہائی ہلو کر لیا بس ہو گئی رشتے داری موبائل ایک طرح سے سب کوئی انسان کو ایک دوسرے سے دور کرتا جا رہا ہے
ہاں یہ بات تو میں نے بھی نوٹس کی ہے دیکھیے کہ آج کل جو لوگ ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی دیکھا جائے تو موبائل میں ہی مشغول رہتے ہیں کہ جو بھی ہے فون پہ چلا لیا ب جو آس پاس جو ہمارے پریوار سدسیہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سے بات چیت کرنا گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں آپ دیکھے
جی ہاں جی ہاں کبھی کبھی لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی صرف موبائل پر ہی لگے رہتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے لیکن کن یہ اس نے پریوار کے ساتھ وقت بتا کا ٹائم ہی نہیں ملتا جب ہم پریوار کے ساتھ اگر اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو پھر ہمیں ہمیں موبائل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے میرے خیال سے تو ان کے ساتھ بیٹھو بات چیت کرو ہنسی مذاق کرو اتنی پرانی کوئی نئی بات ہو ایک دوسرے کے سکھ دکھ بانٹو تو پریوار کے ساتھ بیٹھنے کا مزہ بھی ہے یارنہ موبائل تو ہم اکیلے میں بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں نا بھائی جان پھر سب کے ساتھ اگر بیٹھے ہیں اور موبائل دیک دکھیں گے تو وہ تو نقصان دایک ہی ہے نا
ہاں ہاں بالکل دیکھی یہ تو آپ میں ایک دم صح بات فرمائیے اس رات میں دیکھیے موبائل کا ایک اچھا پہلو بھی ہے جسے آپ نے بات کرنے کو لے کر کہا کہ موبائل سے کیا ہے کہ آپ جو دور رہنے والے جو لوگ ہیں جو آپ کے رشتے دار ہیں ان سے آپ آسانی ج
جی ہاں بالکل بالکل ویڈیو کال اور میسجنگ نے دوسرے کام کم کر دیے ہیں تو جیسے دور جو ہے ان کو اپن ویڈیو کال سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں بات بھی کر سکتے ہیں اور جو یا ویڈیو کال نہیں کرتے سادے سمپل کال سے بھی ہم آواز سن کے نا ایسا لگتا ہے جیسے آس پاس بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو یہ موبائل کا ایک اچھا فائدہ بھی ہے
جو آن لائن بات ہوئی ہے وہ کرتے وقت ہمیں اچھے اخلاق رکھنا بھی ضروری ہے
صحیح جی ہاں بالکل انسان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو اتی نہ ہو اچھے شبدوں کا استعمال کرنا چاہیے موبائل باتیں کرتے سئے ہے نا بھائی جان
دیکھیے ہم ب بول نہیں نہیں تو آف لائن تام روبرو بھی کسی سے اگر آپ آپ نے م کر کے ہوتے ہیں تو ہمیں افس آگ جو دوسروں کو مان سمان کو ٹھز نہ پہنچے اس طرح سے بات کرنی چاہیے صحیح ہے یا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں
جی بالکل بالکل بھائی جان آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آن لائن اور آف لائن دونوں میں ہی انسان کو لظ الفاظ جو ہے انسان کو پہچان ہوتی ہے تو وہ اپنے الفاظ کو ویوستھت اور س مطلب کسی کو ٹھیس نہ پہنچے یا کسی کو برا نہ لگے ایسے الفاظ کا کو ہی یوز کرنا چاہیے
جی جی آج کل یہاں ہے میں نے ایک جوڑ دیکھی ہے کہ دیکھیے بڑے تو استعمال کرتے ہی ہے موبائل لیکن کیا ہے کہ بڑے جو ہے آج کلبائل استعمال کرنے کے لیے دے سکے خال خل سے ج بچے موبائل استعمال کرتے ہیں تو ضروری ہے کیا
ہ جی ہاں انیں صحیح بچوں کو اتنا موبائل دینا ضروری نہیں ہے بچے کیا بچے تو موبائل میں گیم کھیلیں گے یا کارٹون دیکھیں گے تو ان کو کیا ان کو منورنجن تھوڑا ان کو دیکھنا اچھا لگتا ہے لیکن اس کا ان کو نقصان کتنا ہوتا ہے یہ بھی تو دیکھو بچے کیا بچے تو جد بھی کرتے ہیں اور کوئی بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ بنا موبائل کے کچھ کھانا وانا ہی نہیں کاتے جب تک ان موبائل نہیں دیکھیں گے تب تک موبائل دیکھتے دیکھتے ہی کھانا کھاتے ہیں یا کچھ بھی کام اگر ہے تو پہلے موبائل دو اس کے بعد ہی کریں گے یہ تو کام ہی نہیں کریں گے تو یہ دیکھو یہ ب ایک عادت بچوں میں غلط سی غلط عادت ہے یہ ایسی عادت ماں باپ ماتا پتا کو بھی ان دھیان رکھنا چاہیے کہ بچوں کو تھوڑا موبائل تو دو لیکن ویوستت تھوڑا دے دو پانچ دس منٹ دے دو لیکن بچے کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے گھنٹوں تک موبائل لے کے بیٹھے رہتے یہ سب میں نے دیکھا ہےائے
ہاں دیکھیے بچوں کو جو ہے صحیح اور فائدے مند چیزوں کی طرف رنمائی کروانا یہ بھی جو ہے اچھے جو ماتا پتا رہتے ہیں اچھے جو والدان رہتے ہیں ان کا ہی فرض ہوتا ہے آپ ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں کہ جب بچے جو پڑھائی موبائل سے جب پڑھائی کرتے ہیں تب کیا کریں کہ جو نوٹیفکیشن ہے اس کو بند کر دیجیے آپ
جی جی بالکل اس سے دھیان بھٹکتا نہیں ہے ان کا پڑھائی میں من لگتا ہے یوں کیا بار بار نوٹیفکیشن آئیں گے یا میسج آئیں گے بار بار ان کا دھیان میسج پہ ہی جائے گا کہ کیا میسج آیا کس نے وجا کیا ہے ان کا من اسی میں لگے گا دیکھنے کو اور جو نوٹیفکیشن ن کر دیں گے تو پھر ان کو کچھ سنائی دوسری آواز کو سنائی نہیں دے گی تو ان کا دھیان نہیں بڑے گا یہ بات بالکل س
ہاں ہاں دیکھیے میں تو دراصل ایک کوشش اور یہ بھی کرتا ہوں کہ جو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے وہ موبائل کا استعمال کم کر دوں یا بند ہی کر دوں
ارے واہ ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی عادت ہے اس سے نیند بہتر آتی ہوگی نا بھائی جان آپ کو
ہاں ہاں جی بالکل ارے آپ بات نہیں مانیں گے پہلے میری یہ کیسی ان تھی کہ جب تک میں موبائل کو دیکھتا رہا تھا تو مجھے کیا تھا کہ نیند نہیں آتی تھی جیسے نیند نہیں آ رہی ہے تو میں اور کچ زیادہ زیادہ موبائل دیکھتا تھا جیسے میں آتا جو سونے کا سم وہ ایک بجے پ گیا تھا لیکن جیسے ہی آج کل میں نے یہ چیزیں ٹھیک ہی ہے ا مجھے ساڑھے نو دس دس بجے تک لگا دیکھے
ارے واہ یہ تو بہت اچھا ہے صحیح کہا اچھا یا برا استعمال ہمارے ہاتھ میں ہے یہ تو ہم چاہیں تو موبائل کا یوز اچھے سے کر سکتے ہیں اور ہم چاہیں تو اپنی صحت کو کے لیے برا بھی کر سکتے ہیں اب جیسے آپ نے ایک گھنٹے پہلے بند کر دیا تو یہ آپ کی صحت کے لئے بھی بہت اچھا ہے
ہاں چلیے ٹھیک ہے ہم کت دن بعد بات کرتے ہیں ا مین
آمین اللہ حافظ
شی اللہ حافظ